ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں
جی ہاں سب ٹھیک ہے ابھی مووی دیکھ کے آیا ہوں
اچھا
ہ بتایا تھا نا آج چھٹی ہے عید کی تجار ہو مووی دیکھنے
ہوں ہوں اچھا کیسی امی ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو
ابھی آ رہی ہے بیج میں بند ہو گئی تھی
اچھا اچھا کیا بول رہے تھے کیسی تھی مووی
مووی ایک دم کوئی اسٹوری ہی نہیں تھی کوئی کلائمیکس بھی نہیں تھا اتنا اچھا خاص پیسہ برباد ہو گیا میرا
اچھا اچھا
آپ تو مووی دیکھتے نہیں نا
نہیں میں نہیں دیکھتی ہوں مووی گھوم لیتی ہوں لیکن مووی یہ سب نہیں پسند مجھے
اور رشتے دار
ہیلو آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاید نیٹورک ایشو ہو رہا ہے
ہلو
ہیلو
ہلو
جی بولیے
آواز بیچ بیچ میں کٹ جا رہی ہے
پتا نہیں کیوں شاید نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے
ہوں تو وہی میں بولا تھا گئے تھے کیا ملنے کے لیے سب سے
نہیں آج نہیں جا پائی وہ تو سب آئے تھے میرے گھر
او س
ہوں ہاں تو ابھی تو سب لوگ گئے ہیں ابھی میں فری مطلب آدھے گنٹے پہلے میں فری ہوئی ہوں سب لوگ گئے ہیں سب پورا برتن ورتن بکھرا پڑا ہے سب سمیٹ کے آئی صبح آئی ہی
تو کوئی جوے مین گھر کا کوئی رہتا ہے نا تو سب اسی گھر آ جاتے ہیں پہلے دن پھر اگلے دن ہو کر کے نا جاے
اگر مان لیجیے ہم بھی نکل جائیں گے دوسروں کے گھر تو مطلب یہ ہو جائے گا نا کوئی اگر ہمارے گھر آئے گا تو کیسے پھر اسکتا نہیں آ پائے گا نا تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں میں ایک دن رک جاتی ہوں سب آ جاتے میرے یہاں پھر میں کل ہو کر کے چلی جاتی ہوں سب کے گھر
اچھا اچھا سمجھ گیا
سب آئے ایک دوسرے کے گھر کوئی گھر میں ہی نہیں رہے تو پھر وہ عجیب ہو جاتا ہے نا اس لیے رک جاتی پھر وہی اور اپنے دوستوں کو مووی کے لیے کیا اکیلے گئے تھے
میں اور ایک میرا فرینڈ جو اروند تھا نا جس کو میں نے بتایا تھا کھانا بناتا ہے ہم لوگ کا ہاں اسی کے ساتھ گیا تھا اب بھی واپس آئے ہیں ا شام کا سامان لے لیے کیا بنے گا تو اس کو
پھر کیا بریانی بنانے کا یہے ہے
نہیں نہیں یار بریانی نہیں کھاؤں گا سادہ چاول ہی کھاؤں گا
اچھا اچھا چیے طبیعت ہاں ویسے وہ یہ یہ ہو جاتے ہیں مطلب عید کے دن اور تھوڑا یہ لگتا ہے میں تو پتا ہے میں تو کھچڑی بنائی ہوں کیونکہ مطلب میرے گھر میں ہاں کیونکہ پتا ہے صبح سے مطلب کہ کتنا ہیوی کھا رہے تھ نا تو کہیں مطلب کہ پوری اور تو پھر چاٹ یہ وہ کھانے کے ہیوی لگ رہا تھا تو امی نے بولا کہ نئے کام کرو کھچڑی بنا دو تو میں نے بولا ہے کھچڑی بنا دیتی ہوں کوئی بولے سب ہنس رہے بول رے کھچڑی کون کھاتی عید کے دن پر میں مطلب مجھے تو ویسے بھوک نہیں تھا مطلب اتنا بار سب لوگ آ رہے تو سب کو میٹھا تو یہ تو وہ دینے کے دیے تو مطلب ج سب کو دو تو پھر وہ لوگ بھی کرنے لگے منت کہ آپ بھی کھاؤ آپ بھی کھاؤ اس چکر میں کھائی نا تو مطلب پیٹ بہت مطلب فل ہو گیا بالکل ابھی کھانے کا من نہیں ہے
ہاں پیٹ پورا یہ ہو گیا نا رات میں کھائیے گا
ہوں تو وہی کھچڑی بنادیا میں نے ہ ابھی تو بس مطلب چینج وینج میرے گھر میں مطلب میرے گھر میں وہی ا مطلب کہ امی ابو ہے
ہاں
اور ہسبینڈ ہے ایک بیٹی ہے اور ہ بس اتنے ہی لوگ ہیں
اچھا تو آپ کے ساس سسور نہیں رہتے آپ کے ساتھ
ہاں وہی ان کے امی ابو
اچھا سب سات میں رہتے ہیں
ہ ساتھ میں رہتی ہ بس وہی
تو تو آپ کا آپ گھر کی بڑی بہو ہے یا کیا ہے آپ کے ہسبینڈ پہلے بیٹے ہیں
ہے ایک ہاں ایک بیٹا ہے
ا ایک لوتی بہو آپ
جی جی بڑی چھوٹی کچھ نہیں ہو نہیں نہیں کوئی نہیں ہے
وہ ایک ہی بیٹا ہے صرف
ہاں تو ایک بیٹا ہے
ہ ہاں ایک تو آپ کو سسرال میں سب بہت مانتے ہوں گے نا ایک ہی تو بہو ہے
ہاں مانتے ہیں ٹھیک نہیں مانتے ہیں کیا مطلب کہ بہت تھوڑی نا یہ ہوتی ہے کبھی
کیوں بہو کیا نہیں ہو سکتی بہو کو بیٹی کی طرح نہیں مانتے ہیں کیا سسال میں
ملب مانتے ہیں لیکن وہ کہنے کی بات ہوتی ہے نا
کہنے کی بات ہوتی ہے لیکن سب تو یہی بولتے کہ بیٹی کی طرح ماننا چاہیے کیونکہ خود کی بیٹی چلی جائے گی تو بہو جو آئے گی اسی کو ہی بیٹی مان کے رکھو
وہ تو سب ایسے بولنے کا بات ہوتا ہے لیکن کرتے وہ پھر لاستے میں ویس ہی پورا ہوتا ہے نا مطلب کہ بولنا نہیں چاہیے پر مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا جیسے اگر خود کے گھر میں میں ہوتی اپنے ماں آپ کے پاس ا تو کیا ہوتا ہے کہ
ہلو
جی
ہاں بولیے آواز کٹ گئی بیچ میں پر بولیے
ہاں وہ شاید نیٹورک ایشو کی و جہ سے
ہاں ہاں تو کیا بولے تھے آپ بیٹی کے بارے میں بہو بیٹی نہیں بن سکتی
ہلو ہلو
ہیلو
ہاں بولیے
وہ شاید آواز کٹ رہی تھی کیا بول رہے تھے آپ
ہاں بھائی آپ ہی تو بول رہے تھے نا
ہاں تو وہی کہ مطلب کہ جیسے مطلب تھوڑا سا مطلب گھر میں اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے اکارڈنگ کام کرتے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں کوئی یے نہیں رہتا یہاں جیسے ہو مطلب سب کام جلدی جلدی ہو جانا چاہیے سب کچھ کر کے پھر فری ہو پھر بیٹھو اور اپنے گھر میں کیا ہے برتن پڑا ہوا ہے پھر بھی بیٹھ تے ہے اسکا مطلب یے نہیں رہتا کی مطلب ہر کام اچھے سے کرنا ہے ہر چیز اچھے سے کر کے ہی یے کرنا ہے اور مطلب یہاں پے تھوڑا ہو جاتا ہے نا پتا ہی آپ کو تو مطلب پتا ہی رہتا ہے سب کو آئی تھنک
ہاں یے تو ہے سسرال میں اپنی مرضی سے نہیں چلتے ساس سسر کے مرضی سے چلنا پڑتا ہے
ہمم ہمم وہی اور کیا
پتہ نہیں میری بھی تو بھی شادی نہیں پتا نہیں کیا ہوگا شادی کے بعد میں تو
آپ تو وہیں لے کے چلے جائیے گا اپنی وائف کو اپنے ساتھ ہی رکھئے گا
نہیں اب دیکھو اب کیا بولتے ہیں گھر میں لوگ شادی ہی اس لیے کراتے کی گھر میں آکے جائے گی ایک تو کام کے کرنے والی اسی لیے تو سب شادی کرتے ہیں
نہیں جیسے آپ وہاں اکیلے رہتے ہیں نا تو اپنا ایک فلیٹ لے لیجے گا اور اپنی وائف کے ساتھ وہ کھانا نہ پکا کے بھی دے گی سب چیز اچھا رہے گا پھر آپ لوگ کے لیے آپ کو بھی تو دقت ہوتا ہے نا کھانے پینے کا تو اس میں دقت نہیں ہوگا پھر وہ گھر اور سنبھال لے گی لڑکی اور تو آپ کی وائف جو رہے گی گھر سنبھال لے گی ہمم
ہاں وو جو لیکن مانتے ہیں نا آج کے ساس سسر کیسے ہوتے ہیں
آمم ہمم ہاں وہی بات ہے اگر کوئی بیٹا مطلب کہ اگر یہاں نہیں رہ رہا ہے کہیں مطلب کام کر رہا ہے پھر بھی مطلب کہتے ہیں کی نہیں بہت رہے گی یہی رہے گی مطلب ایسا ٹائپ کا سوچ تھنکنگ رہتا ہے جب کی ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب اس کے ساتھ بھیج دین چاہیے لڑکی کو
او ہو
کیونکی وہ اس کے مطلب یے میں رہتی ہے نا کی اس کے مطلب کھلا مطلب رہتا اکیلے ہے لڑکا کہاں کچھ بناتا ہے لڑکے لوگ میں بھی اپنے ہسبینڈ سے چائے بنانے کے لیے کہتی ہوں وہ ٹھیک سے بنا ہی نہیں پاتے
آ ہاں مجھے تو چائے بنانے آتا ہے
ہمم بتائے آپ ہم کو چائے چاول یے تو بنا لیتے نئی
ہاں اور بتائیے شادی سے پہلے آپ تو جاب کرتے تھے نا شادی کے بعد جاب نہیں کر رہے
نہیں میں تو ابھی بھی کرتی ہوں
کیا کرتے ہو ابھی آپ
مطلب پہلے ورک فرام ہوم کرتی ہوں جاب
اچھا تو بھائی مجھے بھی بتا دیا مجھے بھی آفس سے آتا ہوں نا تو بیچ میں ٹائم مل جاتا ہے پانچ چھ گھنٹے تو کچھ اگر ایسا ہے تو بتاؤ نا مجھے میں بھی کروں گا سائڈ سے
ٹھیک ہے اگر کچھ رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی انفارم کروں گی ہاں مطلب پہلے جیسا میں نہیں کر پاتی ہوں مطلب پہلے تو میں بہت کر لیتی تھی اب کیا ہے دو تین گھنٹے دے پاتی ہوں میں تو مطلب اتنا زیادہ مطلب دو تین گھنٹہ کوئی بھی کیوں مس سے کرائے گا کام تو اس لیے بہت ہی کم ایک ایک تو
تو ایسا کرو نا آپ آپ کام لے لو ارے تین گھنٹہ آپ کرو مجھے جو ملے گا میں کروں گا مل کے ہو جائے گا سات آٹھ گھنٹہ
نہیں نہ ایسے نہیں کر سکتے نا کمپنی کا کچھ رول ریگولیشن ہوتا ہے مطلب رولز ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی کام کرنا پڑتا ہے مطلب
ہاں
جیسے اگر مجھے مل رہا ہے تو میں ہی کرسک سکتی ہوں آپ کو میں گھر پے لا ؤ نگی تو آپ ہی کر سکتے ہیں مطلب یہ ہوتا
ہ اچھا جی ٹھیک ہے تو آپ میرا بھی الگ سے کروا دو میرے نام سے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا نام ہے تو پھر آپ تو لیٹ آتے ہیں آپ تو آٹھ بجے آتے ہیں پھر آٹھ بجے آنے کے بعد پھر چیک اپ کیجیے گا آپ کام اور صبح دس بجے چلے بھی جاتے ہیں
میں سوچ رہا ہوں صبح کر لوں چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک دو گھنٹے یا نو بجے تک تین گھنٹے اور تین گھنٹے شام میں دے چھ گھنٹہ میں دینا چاہتا ہوں
اچھا اچھا ہاں تو چھ گھنٹے کا رہتا ہے جو آپ ٹھیک ہے آپ دے دینا دو گھنٹے رات میں ایکسٹرا دے دینا تو آٹھ گھنٹے کا جو ڈی تیوار رہتا ہے تو آپ د دین یا چھ گھنٹے بھی کر سکتے ہو تو آپ فری لینسنگ لوناا تو اچھا رہے گا آپ کے لیے
فری لینسنگ کیا ہوتا ہے
فری لینسنگ ہوا مطلب کہ ٹوینٹی فور آور میں چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آپ کو سات سے آٹھ گھنٹہ مطلب دینا ہے
او ہو سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا نا فری لینسنگ نا
فل ٹائم کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے آٹ بجے سے لے کر آ کا ڈیوٹی ٹائم رہے گا چار سے پانچ چار یا پانچ بجے تک رہے گا صبح کے آٹھ بجے سے اور فری لینسنگ میں کیا رہتا ہے کہ آپ کبھی بھی کر لو چھ گھنٹہ سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ جو بھی آپ کو دینا ہے یا مطلب چھوٹے چھوٹے یہ بھی کر لو میں تو کبھی رات میں ایک دو گھنٹہ کر لیتی ہوں دن میں ایک دو گھنٹہ کر لیتی ہوں اسٹیپ کو کر کے میں پھر میں کو پانچ چھ گھنٹہ دے دیتی ہوں
اچھا جی تو پھر کہ کرتا ہو اس کے لیے کیا کیا دینا ہوگا سی وی
ہاں آپ دے لیجیے گا میں آپ کو بتا دوں گی واٹسپ پہ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑے جا رہی ہوں سب کو کھانا دینے کے لیے
ا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کر ہوں
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ